السلام علیکم وعلیکم السلام
مسلام جناب آپر ٹھیک ہو بس اچھے سے ہاں میری آواز آاف
جی جی صاف آ رہی ہے کبھی کبھی کٹ رہی ہے آپ کام کرے آپ اچھے سے بیٹھے تب بات کریں گے اچھے سے
اب اب کے سات
جی جی صاف و شفاف آواز آ رہی ہے
تو مجھے آپ فرمائیے کہ آپ کا دن کا حال کیسا گزرا آپ کے گھر والے سب ٹھیک تھے اور سنائی آپ
جی جی جی جی گ گھر والے ٹھیک ہے آپ کے گھر والے سب ٹھیک ہے میرا دن بہت ہی بڑھیا گزرا ہے بہت ہی بڑھیا آج کا گھر والے بھی ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے گھر والے کیسے آپ کا دن کیساتھ گزرا میں نے سنا آپ کا آج اگزام تھا
ہاں امتحان تو میرا بھی تھا لیکن جیسے ہی امتحان کا پرچہ میرے سامنے آیا اس وقت میری آنکھیں کھل گئی جاننا چاہتے ہیں مجھے کیا پتا چلا
جی جی آپ بتائیے کیا پتہ چلا
مجھے یہ سچ پتہ چلا کہ انسان کو سب سے بہترین سب سے پیارا جو چیز ہونی چاہیے وہ ورزش ہونی چاہیے
جی جی جی ورزش بہت ہی اہم ہے آپ داتون دانت میں رکھے اور ورزش بھی کرے دانت بھی صاف ہو جائیں گے ورزش بھی ہو جائے گی
جی یہ بڑی صحی بات کہی آپ نے سبھا سےر جس سے میں نے بات کی وہ میری بات نہیں مان رہا تھا پہلے انسانوں اس نے میری
جی جی میں بہت ہی وہ بہت ہی عقیل انسان ہوں قلمند انسان ہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ پہ کیا گزری ہوگی جو آپ یہ باتیں اہم باتیں کر رہے ہیں
یہ صرف عقل مندان
جی جی جو آپ کی جو ارد گرد جو لوگ ہیں وہ عقل مند نہیں وہ بے وقوف ہے
یہ صحیح بات کہی آ نے
جی لیکن سائنس بھی بتاتا ہے نا داتون کرنا چاہیے نہانا چاہیے صاف و شفاف رہنا چاہیے جی جی تندرستی بھی رہتی ہے دماغ چست بھی رہتا ہے درست بھی رہتا ہے
اب میں نے کہا جو میرا دوست ہے میں نے اس کو کہا میں نے اس کو کہا کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تندرستی ساتھ میں کرے
جی جی بہت بہت بڑھیا بات کہی ہے آپ نے
تار تار باتری م
لیکن لیکن جو آپ آ کے جو ارد گرد جو آوازیں آ رہی ہے آپ مہربانی کر کے ان کو تھوڑا کم کرے میرے کان دکھ رہے ہیں
جی جی جی جی جی مجھے آپ بات بولیے
جی جی بتائیے کیا بات ہے
کہ جیسے آپ آج اسکول گئے کھ میں اب نے بہت سارے چیزیں کی
جی جی جی
کیسا محسوس ہوا یہ ساری چیزیں کر کے
بہت ہی مح محسوس اچھا ہوا میرا من بول رہا ہے کہ اور جائیں اور کام کریں اور اپنے جو ماحول پہے اور توجہ دے پیڑ لگائے پودے لگائے پانی کو صاف رکھے ارد گرد صاف رکھے کوڑا کرکھڑ جو ہے وہ ہم کیا آپ جو جس میں وہ ڈالتے ہیں ڈسٹ بن میں ڈالیں انگلش میں جسے ڈسٹ بن کہتے ہیں اس میں ڈالیں لفافے میں جمع کریں داتون بھی کریں اپ
ایک بات مجھے صحی نہیں لگا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جہاں آپ اسکول جاتے ہیں وہاں پہ تندرستی مجھے لگتا ہے زیادہ اہمیت نہیں ہے اس کی
کیوں یہ آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں
کیونکہ جتنا مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے عزیز دوست ہے آپ کو تندرست رہنا چاہیے آپ کے جو اسکول کے دوست ہے مجھے لگتا ہے وہ کمزور بچارے ہے کیونکہ ان کا ذہنی توازن بھی کمزور ہے اور مطلب وہ دکھتے بھی کمزور ہے اور وہ امتحان میں پاس بھی نہیں ہوتے ہوں گے
جی جی بات تو آپ کی صحیح ہے بات تو آپ نے صحیح کی ہے
تو اسی لے جو آپ جو آپ کے اسکول کے دوست ہیں آپ اس ساتھ زیادہ اچھا دوستانہ بنائیے اور ان کو سمجھائیے کہ آپس میں ہم اچھے دوست رہیں گے اور پھر جو آگے ہمارے با باقی جو آپ کے بارے میں سوچیں گے ان سے کچھ بھی نہیں ہمیں ہمیں صرف خود کے بارے میں اچھے سے رہنا ہے ہم ایک دوسرے دوسرے کے لیے اچھے سے دوست رہیں گے وغیرہ
جی بات آپ نے بہت ہی اچھی کہی ہے آپ کا یہ مطلب ہے کہ آپس میں محبت رکھے آپس میں جو ہے جو تناول ہے وہ زیادہ رہنے نہ دیں آپس میں جو باتیں ہیں منہ پہ بولے جو غلط باتیں ہیں ان سے دور رہے غلط لوگوں سے دور رہے محبت رکھے اپنے آپ میں
بے شک محبت سب سے بہت پسندیدہ چیز ہے جب انسان میں ہوتی ہے انسان جب تندی کرتے تب اس کے اندر اتنی محبت بڑھ جاتی ہے کس کے لیئے ورزش کے لیئے کہ وہ خود کو روک نہیں پاتا ہے میں نے ایک خود محسوس کیا ہے اب بولوں آپ کو آپ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں انسان کا دل جو ہوتا ہے انسان کا جسم جو ہوتا ہے وہ ایک گھر کی طرح ایک مب ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے اب عمارت میں جتنی بھی کھڑک کیا ہوں گی وہ وہ اس کو ہوا آنے جانے میں یا عمارت کو مدد کرتا ہے وہ صاف رہنے میں اس کی خوشبو بنی رہنے میں اور اس اس میں کوئی بھی جو دھول وہولے وہ جمع نہیں ہوگی
جی جی جی
انسان جوب ورزش کرتا ہے جو اس کی بد کی کھڑکیاں ہوتی ہے اس کی کھڑکیاں بن جاتی ہے
جی بہت ہی بہت ہی اہم بات بہت ہی جو آپ نے جو دماغ کے ساتھ دماغ جو آپ نے اس بات میں لگایا ہے میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں مجھے آپ کی یہ باتیں پسند ہے آپ اسی لیے میرے خاصم خاص عزیز دوست ہیں آپ جو ہے جو باتوں میں آپ کے خسارا کچھ نہیں ہے آپ جو آپ کے جو میٹھے بول ہے بہت ہی اچھے بول ہے پیارے بول ہے بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ
جی تو ہے اب اتنی بھی تعریف کے لائق ہم تو نہیں ہے لیکن اب آپ سے سن ہی لیتے ہیں کی کیا میرے عزیز دوست ہیں اور مجھے بتائے آپ کے گھر میں سب ٹھیک امی جان ٹھیک ابو ٹھیک
جی جی سب ٹھیک امی جان ٹھیک ابو بھی ٹھیک بھائی بھی ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے پڑھائی کیسی جا رہی ہے میں نے سنا کہ کل آپ کے امتحانات ا آپ نے ان کی تیاری کی ہے کچھ کی نہیں
آپ کو اپنی جگہ س بولوں گا تو اسکول والے جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہے وہ جو ہمارے اس جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں وہ ان امتحان اس طرح دے پاتے ہیں کہ جو امتحان کا پرچہ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے اور انسان کا دماغ بن رہا ہوتا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ جب ورزش انسان کرتا ہے تب انسان کا دماغ بنتا ہے اور اس کو امتحان تب ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن جو اسکول والے ہوتے ہیں وہ اتنے سمجھدار مت ہے کیونکہ وہ ورزش مت کرتے ہیں
جی جی جی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو استاد اساتذہ اساتذہ ہے اساتذہ کرام ہے ہمارے کالجوں میں اسکول میں مدرسوں میں ان کی جو توند ہے وہ باہر نکلی ہے پیٹ باہر نکلے ہیں ٹانگے کمزور ہیں چل نہیں پاتے ہیں صرف کھاتے ہیں کسی کے بال نہیں ہے کسی کے کچھ نہیں ہے اس لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ ورزش کریں اپنے آپ کو اپنے آپ پر دھیان دے اپنے آپ کو اپنے آپ کو توجہ دے کہ آپ ٹھیک رہے صحت آپ کی ٹھیک رہے
جی جی بس یہی بات مجھے سب سے اچھی لگتی ہے جب انسان میری بات سن کے خود بھی سمجھدار بن جاتے ہے اور ورزش کے بارے میں ہم سب کو اطلاع کرتے ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اسے جڑیے یہ اس کو اپنے پاس رکھ کیے اسے دور مت کریے اور آپ کو بابا بات بولوں گا جو ہمارا امتحان ہے ہمارا امتحان اتنا اتنا اتنا مطلب جلدی کیا جاتا ہے کہ ہم نے پہلے ہی ہم نے ایک دن پہلے ہی امتحان دیا تھا امتحان کا پرچہ ہمارے سامنے پہلے ہی تھا آج تھا اب جو ہمیں کل ہے ہمیں پھر سے کل امتحان کا پرچہ دینا ہے امتحان پھر سے دینا ہے اب آپ خود ہی سوچیے انسان جو ورزش کرتا ہوگا اگر وہ ایسے امتحان اس کے لیے امتحان مشکل ہوں گے تو جو انسان ورزش نہیں کرتا ہوگا اس کے لیے امتحان کتنے مشکل ہ
ٹھیک ہے جی جی بات بات آپ نے بہت ہی بڑھیا کہی ہے کیونکہ لکھنا پڑھتا ہے دھیان دینا پڑھتا ہے جس کی جو دماغی حالت جس کی خراب ہوگی وہ کیسے لکھ پائے گا جس کا جو ورزش نہیں کر پاتا ہوگا وہ کیسے لکھ پائے گا بات بہت ہی صحیح کہی ہے آپ آپ نے آپ بڑے ہی ذہین انسان ہے آپ کامیاب ہوں گے انشاء اللہ اپنے مقصد میں جو آپ کا کل پیپر ہے آپ اس میں کامیاب رہیں گے انشاء اللہ جو بھی لکھنا ہے سب لکھیں گے آپ
انشاء اللہ لیکن میری ایک بات ہے کہ انسان ورزش کے ساتھ ساتھ انسان کو داتون بھی کرنا چاہیئے
جی جی داتون کریں داتون کروائیں گھر والوں کو بھی کروائیں ارد گرد جو آپ کے جو لوگ ہیں اساتذہ ہیں دوست ہیں شاگرد ہیں ان کو بھی کروائیں خود بھی کریں آپ جو یہ باتیں بول رہے ہیں بہت پسند آ رہی ہیں مجھے آپ نے جو ایک کام کیے ہیں جو آپ نے میری مدد کری تھی ایک دن اب میں آپ کا آبھاری ہوں آپ نے بہت اچھی مدد کی تھی پیسوں کے متعلق آپ نے کچھ پیسے دیے مجھے جس کی وجہ سے میں میں جو تھا میں خوش ہو گیا میں وہ کام کر پایا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بہت ہی عظیم شخصیت ہے آپ کی دوستی میں قیامت کے دن تک یاد رکھوں گا
تو آپ کو میں بول رہا تھا کہ جو داتون ہے ہم نے وہ آپ کے ساتھ مطلب دکاندار کے پاس لایا
جی جی ہاں جی میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں
اسی لیے مطلب میرے حساب سے وہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ وہ صفائی رکھنے میں مدد کرتا ہے انسان کو جو تندرستی ہوتی ہے ورزش کے لیے مدد کرتا ہے اور بہت مفید چیز ہوتی ہے اسی لیے انسان اب آپ کو میں دوست کی طرح رائے دوں گا نصیحت کروں گا کہ آپ بھی داتون کیجیے دو دوستوں کو بتائیے اور باقی ہماری باتیں تو ہوتی رہے گی لیکن داتون کرنا نہ بھولے اور ورزش کرنا نہ بھولے
جی ہم ہم اب کل بات کریں گے ابھی وقت اجازت نہیں دے رہا کی بات ہو پائے گی تو اسی لیے اللہ حافظ شبہ خیر جزاک اللہ